ہیلو جی السلام علیکم
وعلیکم السلام آپ کیسی ہیں
جی میں ٹھیک ہوں اللہ کا شکر ہے آپ سنائیں
تو آج ہم آپ سے روزمرہ کے معمول یعنی ڈیلی روٹین کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں
جی بالکل یہ بہت اچھا موضوع ہے آپ نے بہت اچھا موضوع لیے ہے تو آپ بتائیں آپ آپ کا روز کا معمول کیسا ہوتا ہے روز کا معمول کیسا ہے آپ کا
میں صبح جلدی اٹھنے کی کوشش کرتی ہوں عام طور پر میں صبح چھ بجے اٹھ جاتی ہوں اٹھنے کے بعد سب سے پہلے مروہ ہاتھ دھوتی ہوں اور پھر نماز پڑتے تین
جی بہت اچھی بات ہے یہ تو اس کے بعد کیا کرتی ہیں آپ
اس کے بعد تھوڑا وقت کسرت کرتی ہوں تاکہ صحت اچھی رہے پھر ناشتہ کر تی ہوں اور اسکول جانے کی تیاری کرتی ہوں
جی اچھا آپ یہ بتائیے آپ کو ناشتے میں کیا پسند کرنا پسند ہے کھانے میں
ہ جی مجھے ہلکا اور صحت مند ناشتہ پسند ہے جیسے انڈا دودھ روٹی یا پھل آپ کیا کھاتی ہو
میں زیادہ تر پراٹھے چائے کے ساتھ اور کبھی کبھی پھل بھی کھاتی ہوں پھر میں بھی تیار ہوتی ہوں اپنے اسکول کے لیگ
جی بالکل اسکو اسکول میں آپ کا دن کیسا گزرتا ہے
اسکول میں ہم اجتا کی باتیں دھیان سے سنتے ہیں فھر الگ الگ مضامین یعنی وشے پڑ ہیں جیسے حساب ہو گیا سائنس ہو گیا اردو ہو گئی انگلش ہو گیا جسے ہم انگریزی کہتے ہیں
جی بالکل آپ نے صحیح بولا اساتذہ کی بات سننا بہت ضروری ہے وہ ہمیں کچھ اچھا ہی سکھاتے ہیں اساتذہ کہ ہمیں باتوں کا پالن کرنا چاہیے
جی بالکل وہ ہمیں کافی کچھ سکھاتے ہیں ہمارا اخلاق سدھارتے ہیں وہیں ہماری جتنی بھی ہماری ہمیں وہ وقت کی پابندی سکھاتی ہے کہ وقت کے پابند نی آپ جی بالکل
جی بالکل
آپ دوستوں کے ساتھ وقت بتاتے ہیں
جی ہاں ضرور چھٹی کے وقت میں دوستوں کے ساتھ ہی باتیں کرتی ہوں کبھی کھی بھی کھیل بھی لیتی ہوں اور ان کے ساتھ گفتگو کرنا بہت یہ بہت اچھا اچھا لگتا ہے اپنے ڈیلی روٹین کے بارے میں بھی باتیں کرنا بہت پسند ہے اور سب سے زیادہ میری ایک بیسٹ فرینڈ ہے میں اس سے بہت زیادہ بات کرتی ہوں
جی وہ ہوتی ہے سب کی پسندیدہ سہیلی ہوتی ہے جزم ویسے کہتے ہیں جی جی گھر کی آپ گھر آنے کے بعد کیا کرتی ہیں
جی میں سب سے پہلے آپ نے پوچھا مجھے گھر آنے کے بعد کیا کہ دیا تو میں آپ کو بتاتی ہوں جی میں گھر آ کر سب سے پہلے تھوڑا آرام کرتی ہوں پھر کھانا کھاتی ہوں اور تھوڑی دیر بعد اپنا ہوم ورک کرتی ہوں
جی میں بھی میں بھی عام طور پر ایسا ہی کرتی ہوں لیکن کبھی کبھی تعلیم پر تعلیم تعلیم کرتے ہوئے بہت آلس آتا ہے ہمیں
جی ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی وہ رومانچک طریقے سے پڑھتے ہیں تو بہت زیادہ من لگتا ہے اس میں لیکن کبھی کبھی اس کو آلس سے پڑھتے ہیں تو آلس ہی آتا ہے من نہیں لگتا ہے ہاں میں آپ کی بات مانتی ہوں میرے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے مگر ہمیں محنت کرنی چاہیے کیونکہ محنت سے ہی ہمیں کامیابی ملتی ہے
جی دیکھیے ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم ہمیں جو فزکس ہے وہ ہمیں پسند نہیں ہے تو جب بھی ہم وہ پڑھتے ہیں نا تو ہمیں آلس آتا ہے ہمیں من نہیں کرتا پڑھنے کا پر اگر وہی کوئی دلچسپ مضامن ہے ہمارا جیسے ہم بائیو کرے یا کچھ اور کرے تو ہمیں وہ بہت اسے پڑھنے میں ہمیں اچھا لگتا ہے مزے آتے تو ہم اچھے سے وہ تعلیم سیکھ لیتے ہیں جلدی جلدی اور یا کہنے میں ہمیں تکلیف نہیں ہوتی بس جو نہیں پسند ہے میں تو ہم مم نہیں ہی نہیں کرتا
جی جی تو کیا روزانہ پڑھائی کا ٹائم ٹیبل بناتی ہو
جی میں کوشش کرتی ہوں کہ اپنا ہر کام وقت پر مکمل کروں تھوڑا وقت تعلیم کے لیے تھوڑا آرام کے لیے اور تھوڑا کھیل کے لیے رکھتی ہوں اور ہمیں نا نئے نئے ہنر سیکھنے کا بہت شوق ہے تو ہم نا اس کے لیے بھی تھوڑا وقت نک کلتے ہے اپنا
جی آپ نے بالکل صحیح کہا یہ آپ کی بہت اچھی عادت ہے خالی وقت میں میں آپ کو پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ خالی وقت میں کیا کہتی ہو؟
جی میں فارغ وقت میں نا کتابیں پڑھنا پسند کرتی ہوں مجھے کتابیں پڑھنے کا بہت شوق ہے اسکول ہی نہیں لائک ہمیں جو ناولس ہوتی ہیں ہمیں اس کا بہت شوق ہے پڑھنے کا جی اس میں جو کہانیاں ہوتی ہے وہ ہمیں کافی پسند ہے جیسے عشق محبت کی کہانیاں ہوتی ہے اس میں عام طور پہ تو وہ ہمیں کافی پسند ہے اور پھر اگر یا تو ہمیں اگر پڑھنے کا من نہیں ہوگا تو ہم موبائل استعمال کرتے ہیں یا پھر اپنے گھر والوں کے ساتھ وقت بتاتی ہوں میں اپنا آپ بتائیں
جی جی میں آپ کو بتا مجھے کبھی کبھی گانے سننا اور دوستوں کے ساتھ باتیں کرنا اچھا لگتا ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے پتا ہے مجھے دوستوں کے ساتھ گفتگو کرنے میں بہت مزے آتے ہیں لیکن میں لیکن میں کوشش کرتی ہوں وں کہ موبائل کم استعمال کرو
تو بہت اچھی بات ہے زیادہ موبائل استعمال کرنے سے آپ کی تعلیم پر اثر پڑتا ہے
جی ویسے میں آپ کو پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ رات کو کتنے بجے تک سوتی ہو
جی ویسے تو ہم عام طور پہ بارہ بجے سو جاتے ہیں پر کبھی کبھی ہمیں دیر ہو جاتی ہے
اچھا آپ جلدی سونے کی کوشش کیا کریے گا تاک اسے ہییرتا ہے میں بھی جلدی سونے کی کوشش کرتی ہوں تاکہ صبح جلدی اٹھ سکوں لیکن کبھی کبھی ایسے اپنے کاموں میں ویست رہ جاتی ہے تو سمے لگ جاتا ہے جس سے ہم صبح اٹھنے میں ہمیں سمسیا ہوتی ہے
جی ایسا ہمارے ساتھ بھی کئی بار ہوتا ہے کہ نا ہم دیر سے سوتے ہیں پھر اس کے بعد ہے نا ابھی دیر سے سوئیں گے تو ہماری نیند نہیں کھلتی ہے پھر صبح جلدی پھر اس کے لیے ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے نی میں پر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنی عادتیں سدھارے کیونک یہ گندی عادت ہے ہمیں پت ہے
جی مجھے جی میرے تو طبیعت خراب ہوتا ہے ہو جاتی ہے جس دن میں تھوڑا سا بھی لیٹ سوؤوں نا تو میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے طبیعت بہت زیادہ بگڑ جاتی ہے
جی ہمیں اچھی عادتیں اپنانی چاہیے وقت کی پابندی پھر صفائی بھی پھر ہمار ہم محنت کرتے وہ سب ہمیں عادتیں اپنانی چاہیے یہ ہماری خراب عادت ہے کہ ہم لیٹ تک سوتے ہیں جلدی نہیں اٹتے بٹ ہم کوشش کرے ہیں ہم اس کو دھیے دھیرے سدھارے
جی بالکل صحیح کہا آپ نے آپ کا اچھا روزمرہ کا معمول انسان کو کامیاب اور صحت مند بناتا ہے ایک کامیاب انسان بہتر انسان بننے کی کے لیے ہمیں اچھی عادتیں اپنانا بہت زیادہ ہی ضروری ہے جو جیسا جیسا کہ آپ نے بولا کہ وقت حت کی پابندی صفائی اور محنت تو یہ بات صحی ہے اور سب سے زیادہ ہمیں اب کر کامیابی کے لیے چاہیے تو وہ ہوتی ہے وقت کی پابندی
جی بالکل
جی
نہیں جیسے ہمیں پت ہے کہ وقت کی اہمیت بہت ہے ایک بار اگر وقت چلا گیا تو وہ دوبارہ نہیں لوٹ کے آتا ہے
جی اگر اگر انسان اپنا وقت صحیح طرح سے استعمال نہ کرے تو وہ اپنی زندگی بہتر بنا سکتا ہے
جی بالکل وہ ایسا ہوتا ہے نا کہ اگر ہم کتنی بار ایسا ہوتا ہے دیکھیے ابھی ہم صبح ہمیں دیر سے ہوتے ہیں ہم صبح تو ہمارا سب کام ہے نا خراب ہو جاتا ہے جلدی جلدی کرنے کے چکر میں نہ
جی بالکل
اگر یہی کام ہم صبح جلدی اٹھیں گے تو ہمیں زیادہ سمے ملے گا ہمیں زیادہ وقت ملے گا وہ کام کرنے کے لیے تو زیادہ وقت ہوگا تو ہم آرام ہم آرام سے وہ کام کریں گے اور آرام سے کریں گے تو وہ کام بہت اچھی طریقے سے ہو جاتا ہے مط
جی جی ہمیں اچھی عادت ہے اپنانی ہے آپ سے آج مجھے گفت ہو کر کے بہت زیادہ
جی ہمیں بھی کافی اچھا لگا
جی بالکل آپ کا بہت بہت شکریہ
جی آپ کو بھی شکریہ خیال رکھے گا آپ اللہ حافظ
اللہ حافظ